ہلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمتہ
ہیلو
رحمت اللہ بھائی جان آپ کیسے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ بتاؤ گھر پہ کیسے امی ابو بائی بہن
سب بڑھیا سب بڑھیا آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
شکر الحمد للہ بھائی جان سب بڑھیا ہے سب خوش ہے اللہ کا شکر ہے تو بھائی نا آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ اپنے جو آج کل ہمارے گھر کے باہر بھی دیکھا ہے میں نے اور بہت سے لوگوں کے گھر کے باہر بھی دیکھا ہے یہ پالیتین وغیرہ وغیرہ پلوشن وغیرہ بہت زیادہ پھیل رہا آج کل
بالکل ہاں ہاں بہت زیادہ پھیل رہا ہیں بہت زیادہ
ٹھیک
جی بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپن کسی ڈیم پہ جاتے ہیں یا کسی ندی پہ جاتے ہے نالے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے کو ریپر ملتے ہیں پولوشن ملتا ہے گندگی ملتی ہے زیادہ
بہت زیادہ
ہ جی بھائی جان اپنے کو یہاں پہ ہر جگہ پہ جو مان لو گندگی گندگی ملتی ہے اپنے کو جبک اپنی سرکار نے اپنے لیے یہ سویدھا دے رکھی کہ اپنے کچرا اپنے کچرا پاتر میں ڈالو ا تو پھر بھی کیا کرتے ہے لوگ باقی جو ریپر ہوتے ہیں جو پولیتھین وغیرہ ہوتی ہے ان کو کیا روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں نالیوں میں پھییک دیتے ہیں ابھی بھائی جان ایسی کوئی چینی ہے کہ بھیا یہ گل جائے گی
نہ نہ نہ یہ تو سو سال تک ایسے ہی رہے گا
یہ سو سال تک اسی رہے گی بھائی جان اگر ہم اس میں یہ مان لو اگر ساری ندیوں کے نالے کے ریپر وغیرہ وہ پالتھین وغیرہ اکٹھا کر کے اگر جلائیں گے صحیح نا
ہوں
تو کئی چیل پنچھی کئی انسان سب کی موتیں ہو سکتی ہے
ہوں ہوں ہوں
کیونکہ اس میں پردوشن اتا نکل لے گا بھائی جان
صحیح بات ہے
اس میں اتنا پلوشن نکلے گا کہ آپ پوچھ نہیں سکتے
ہم کیا بتائے آپ کو اتنا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں بھی فی الحال کی سرکار نے تو ہر چیز کی سویدھا ہمیں دے رکھی ہے ہر چیز بتا رکھی ہے سرکار نے کہہ رکھا ہے کہ آپ باہر ڈسٹ بن ہم نے رکھ دیا گیلا کچرا سوخا کچرا اپنے حساب سے رکھ دو
لیکن آپ کی بات سے نا میں سہمت ہوں لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے ہم تو ذمہ دار ہے ہی جو ہم لوگ ہیں عام لوگ ہیں ہم ذمہ دار ہے ہی اس چیز کے لیکن کہی نہ کہی جو گورنمنٹ ہے وہ وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی آپ بتائیں گے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کیا کرتی ہے جہاں پہ کچرا اگر وہ اٹھاتے ہیں گھر سے یا ڈمپ یارڈ سے جہاں سے بھی وہ کچرا اٹھاتے ہیں وہ نا کہیں پہ ایک جگہ پہ ڈمپ کرتے ہیں جیسے آپ اپ نے نیوز میں سنا ہوگا دہلی میں وہ پورا نا کچرے کچرے کا پہاڑ بنا ہوا ہے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمائے لیکن وہ سرکار ان کو کیا ہوگی اکٹھا کرے گی ایک طرف لکے جائے ہے جہاں پلوشن نہ پھیلے نہ کوئی دقت ہو تو وہاں لے کے جا کے ان کو جلا دیتی ہے وہ وہ بھی اپنی سویدھا دیکھتی ہے وہ بھی اپنی سویدھا دیکتی ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جیسے یہ پولوشن وغیرہ ہے کیا یہ روڈوں پہ جب ڈالنا اچھی بات ہے کیا
نہیں بالکل غلط بات ہے
تو بھائی جان جب اپنی سرکار نے اپنے لیے ساری سویدھا دے رکھی ہے کہ اب آپ کچرا پاتروں میں ڈالو کچرے والی گاڑی آئے گی وہ اٹھا کے لے جائے گی اپنا اتنا اپنا اتنا ہی کام ہے کہ کچرے کو کچرا پاتروں میں ڈالنا ہے
بس ہاں یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا
یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا بھائی جان اس غلط کس کی اپنی غلطی ہے بھائی جان اپنے سے یہ بھی نہیں ہو پاتا تو اپن سے کیا ہوگا اپنے آگے آنے والے جنریشن کا کیا ہوگا
کچھ بھی نہیں ہم تو پورا اپنا جو تو بھی ہے ہم خراب کر رہے ہیں اس کو
اپنے ہاتھوں سے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ دیکو پلوشن ہے جو بہت زیادہ پھیل رہا ہے پردوشن
بہت زیادہ اب تو پولوشن تو یہ تو کچرے کا ہے ہی اب پولوشن گاڑیاں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے گاڑیاں اتنی زیادہ مل رہی ہے لوگوں کو لون پہ تو اتنا ان سے بھی پالوشن بڑھ ہی رہا ہے
جی بھائی جان آپ کا بولنا بالکل صحیح ہے سہمت ہوں میں آپ کی بات سے پر جیسے کہ اپن اب کئی بار شاپنگ کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اپن تو اپن شاپنگ کرتے ہیں کپڑے کی دکان پہ تو اپنے کو ریپر دیتا ہے اس کے اندر رکھ کے لے کے جاؤ لیکن اپنے کو وہ چیز نہیں کرنی اپنے کو اسٹارٹ کرنا ہے اپن سے اسٹارٹ کرنا یہ سوچ کے کر اسٹارٹ اپنا خود کا اپنے خود کا گھر س اپنے گھر کے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے جو نہیں گھر میں تھیلا ہے نا جو بیگ ہے اس کو لے کے جانا ہے
بلکل
آپ کو بولنا ہے کہ بھیا مجھے ریپن نہیں چاہیے آپ مے بیگ میں رکھ دو یہ کپڑے
بلکل صحیح بات کہی آپ نے
اپنے سرکار نے دو ہزار بیس میں ہی پولیتین کو پین کر دیا تھا
بین کر دیا بلکل ہاں ہاں
آج بھی یوز ہو رہا اسکا
ہاں پھر بھی ہر جگہ یوز ہو رہا
ا ہم نے بلکل صحیح فرمایا تو یہ غلطی اوروں کی نہیں یہ غلطی اپنی اپ جو کی سرار نے مناات کر
وہ تو صحیح بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں خود کو سکھانا ہے
بہی تو اب آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر ان کو اکٹھا کر کے جلائیں گے تو کتنا پولیشن نکلے گا
ہ وہ تو پھر تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے سردیوں میں کتنا وہ ہوتا ہے پورا کوہرا مچا ہوا ہوتا ہے د
کہرا مچا ہوتا ہے
پھر اس کوہرے سے اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں
ابھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے جی جی بھایی جان بہت نقصان ہو ہے بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا اب حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی ہم جیسے کہ شاپنگ کر کے آئے تو اسی رے پر ہے وہ پر بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں ریپروں کے اندر کچھ دوائیاں لاتے ہیں کچھ کیا لاتے یا کچھ دوائییاں پھی کے اس کے اندر پییک کر کے تو جیسے ندی نالے میں پھینک دیتے ہیں وہ وہ کیمیکل اس کے اندر گھل جاتا ہے پانی کے اندر جو بھی دوائی دوائیوں کا ہوتا ہے اس سے اندر چیز ہوتا ہے نا ہارم فل کیمیکل ہوتا ہے ایکسپائری دوائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر گل جاتی ہے یہ تو وہ پانی بھی کیا پینے لائق نہیں رہتا
نہیں رہتا پھر
اب اسی ندی نالے میں آپ دیکھو کبھی کبھی آپ بھی نہائیں گے ہم بھی نہاینگے گے ہمارے بھائی بہن وہ بھی نہاینگے کچھ بچے ہوتے ہیں دس بارہ سال کے وہ بھی نہاینگے تو بھایی جان غلطی سے کبھی نہ کبھی تو آپ کے بھی منہ میں پانی گیا ہی ہوگا
بلکل ب صحیح بات ہے ہاں
تو جیسے ان کے بھی جائے گا پھر اگر وہ کیمیکل ان کے پیٹ میں چلا گیا کچھ دقت ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہو گئے پھر اسکے ذمہ دار ہمیں نا بھائی جان
بلکل ہم ہی ہیں
تو ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم سدھارے نا اس کو
وہی بات ہے ہم ہم نا وہ بہت ڈھیٹ بن چکے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک پھر بیت نہیں جاتی نا ہم پہ کچھ گزر نہیں جاتی کچھ برا نہیں ہوتا تب تک تو ہم سمجھتے نہیں
اب آپ کو پتہ ہے کہ جسے اپنے زندگی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے دو یا تین چیزیں جس میں سے سب سے پہلی چیز تو ہے آکسیجن
بالکل
چاہے اپن کسی اور چیز سے کام چلا لیں گے لیکن آکسیجن کہ بنا کام نہیں چلیں گے اپن
صحیح بات ہے
وہ دوسری چیز ہے پانی
ہاں
اگر یہ پولیتھیین وغیرہ ان کو اکٹھا کریں گے سوری مطلب یہ جگہ جگہ پڑی رہے گی یہ ہارم فل کیمکل فھیلائیں گے تو وہ پیڑ کے پاس پڑی رہے گی تو وہ آکسیجن کیسے دیں گے اپنے کو وہ خود آکسیجن خراب ہو جائے گی اس کی
صحیح بات ہے
اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پانی میں پنیک دیتے ہیں کیمیکل وغیرہ میں سو جاتی اس میں تو ہارم فل بن جاتا ہے وہ بھی ڈینجر بن جاتا ہے پانی
ہوں ہوں ہوں
تو اسی پانی سے پہ ہم نہائیں گے دھوئیں گے پیئیں گے اس کو تو بھائی جان پھر کیسے پیئیں گے ہم اس کو یہ بتاؤں نا آپ کیونکہ اپنے لیے پانی بھی بہت ضروری ہے
وہ ضروریات زندگی ہے پانی بھائی
جتنا ضروری ہے اپنے لیے آکسیجن ہے نا
ہاں ہاں پانی ہے ہم تو ستر لگ بھگ سیونٹی ٹو پرسینٹ ہم پانی کے بنے ہیں
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ تو آپ بھی تو سوچنا بھائی جان پانی ہی اور پانی خراب ہو گیا ہے اپنے کو آکسیجن ہی تو کیا مطلب ہے یہ کون جیے گا
کوئی بھی نہیں
یہ سب ان پولتھن کی وجہ سے ہو رہا ہے
بالکل
جن پلیے پولیتھین ہوگی یہ کچرا ہو گیا یہ کچرا پولیتھین پڑے رہیں گے ندی نالوں میں تو کیا ہوگا
زیادہ زیادہ مچھر پیدا ہوں گے انسان کو کاٹیں گے وہ بیمار پڑیں گے
ب بالکل بہت
بہت زیادہ بیماریاں پھیلیں گی ہاں ہاں
تو اس کو سدھارنے کا کام اپنا ہے بھائی جان اپن کو سدھارنا پڑے گا یہ چیز
ہاں ہمیں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے آگے آگے دوسروں کو بھی ب تانا دوسروں کو بھی اس سے یہ اطلاع کرنا ہے کہ کہ اس سے خرابیاں ہوگی ہمارے معاشرے میں
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا اپ نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری گندگی گندگی سے مچھر ہی پیدا ہوتے ہیں کیڑانوں پیدا ہوتے ہیں اپنے کو ڈینگو ملیریا پتاہ نہیں کون کون سی بیماریاں جن کا اپ نام بھی نہیں پتا اپ وہ ساری بیماریاں ال کا شکر ہے کہ اپنے کو بھی تکنی ہے کی کیونکہ اپنی سوچ صحیح ہے
ہوں
ہم اس سوچ کو آگے بھی لے کے جائیں گے اس لیے اللہ تعالی اپنے ساتھ ہے
ہوں صحیح بات ہے
ہ
م اللہ نے فرمایا اگر تم نے کسی گئر کو بھی تکلیف پوچھائی ہے تو سمجھو تم نے میرے کو تکلیف
نہ بالکل بالکل بالکل
تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں بائی کوئی اور اپنی وجہ سے بیمار پڑے کوئی اور اپنی وجہ سے پریشان ہو اور اپنی وجہ سے تکلیف میں ہے کہ سوچ سکتے ہیں ہممی
وہ تو وہ تو بہت بری تو انسانیت کے خلاف ہے
ب تو بھ نہیں سدھار اپنے کو مل کے کرنا پڑے گا کا بھ جن نے تو بھ جن میں نے اپنے گھر کے پاس بورڈ لگا دیا ہے کہ کرپیا کر کے کچرا روڈ کے باہر نہ پھینک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر کے بعد اور اپنے فرینڈس اپ تو ان کے گھر کے باہر ایک بورڈ لگوا ہے
ج ضرور ضرور
ہی اپنا کچرا اپنے ڈسٹ بین میں ڈالے ا کوئی دوسرا بھی نکل رہا ہو روڈ پہ تو اس سے بھی کہے کہ بھیا روڈ میں مت تو ہمارے ڈسٹ بین میں ڈال د
بالکل صحیح بات ہے
کیونکہ اپنے کو دیکھ کے دوسرے سیکھیں گے اور دوسروں کو دیکھ کے اگلی جنریشن سیکھے گی
بالکل بالکل بالکل
تو بھائی جن آپ سے بھ جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آئی ہوپ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ان شاء اللہ ہمیشہ کام آگے تک کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے زندگی ب اور یہ بات ایک دوسروں کو ھیلانی اپنے کو تاکہ گندگی نہ رہے دیش اپنا صاف ستھرا رہے
بالکل
تو آپ سے بات کر کے اچھا لا بھائی جان خدا ان شاء اللہ پھر ت ملاقات ہو
اوک اوکے اکے